ہیلو
ہاں بولیے آ بائے اس میں آواز میں کیا ایشو ہو رہا ہے تھا اھر
اچھا آپ یہ کر کریں گے دو آپ بھی کرو آپ میرے ساتھ دو تو پھر دیکھیں گے کل
ہوں اور بتائی اب کھانا کا لیا سونے کا ڈائی س ہو گیا کھانا کھا لیا اپنی
ا میں تھوڑا میں نے چائے پی دیر سے ہی اس لیے ابھی نہیں کھایا کھانا
رہتا ہو گا نا وہاں پہ تو زیادہ
نہیں آج تو گرمی ہے آج تو جلہ جون چل رہا ہے
اچھا
ہاں جون جولائی میں گرمی ہوتی ہے جون جولائی اگست مئی
چ اچھا نہیں جموں والی سائڈ تو نہیں ہوتی گرمی
وہاں ہاں اتنی گرمی بھی نہیں ہے ہے آج آج ہے یہی موسم کبھی دھوپ کبھی بارش کو بھی ہوا ایسی ہی چلتا ہے آج ہاں
یہاں پر بھی ایسے ہو رہا ہے کبھی دھوپ کبھی بارش
ہاں آپ کرتی ہو وہ کوئی اور آن لائن جاب ہے نا بہت ہوتے ہیں
ابھی ملیں گے نا میرے کو آپ آپ کے پاس ہوناا کوئی تو بت نا ا
مجھے نہیں میری میم بو رہی تھی جو اسکول میں ہے سپروائزر وہ کر رہی ہے ا کچھ آن لائن ہے وہ کر رہے ہیں پارٹ ٹائم بھی
ب اس کے اندر جیسے ہم کوئی کام کر لے لیکن پھر پیمنٹ بھی ضرور ملے
ہاں نہیں اس کو ملتی ہیں وہ مجھے بھی بول رہی تھی کہ گو اب میں دیکھوں گی
تو نہیں ہی
نہیں وہ وہ ہے جاب کو ا لیپ ٹاپ پہ کرنا ہوتا ہے ضروری
ہچ آپ کو ہندی میں آتی ہے ہندی
نہیں نہ نہ ہندی نہیں آتی ہے مجھے
اچھا پڑھنے بھی نہیں آتی ہے
نہیں کہاں آ آئے گی ہم تو کشمیر میں رہتے
آپ کے وہاں پہ رہتے ہیں ہندو لوگ رہتے ہیں آپ کے وہاں
یہی سکھ وغیرہ ہوتے ہیں ہاں
وتے ہیں نا ہاں سکھ ہندو
ہاں سکھ ہندو لگ بگ مجھے نہیں ہندو نہیں ہے سکھ ہیں زیادہ
اچھا سھ لوگ رہتے تو وہ تو ہاں پنجابی وہ کھاتے ہوں گے پھر تو نان ویج
ہاں وہ کھاتے ہیں چکن ویرہ ہاں
اچھا
ہوں یہاں کھاتے ہیں سب لگ بھگ آللموسٹ نائنٹی پرسنٹ کھاتے ہیں میری کزن ہے ایک وہ بھی نہیں کھاتی ہیں وہ کھاتی تھی پہلے اب نہیں کھاتی ہیں وہ
من کسی کسی کا من ہٹ جاتا
ہاں اس کو وہی اس کو وہی ہوا لیکن یہاں کا کھاتے ہیں نائنٹی پرسینٹ کھاتے ہیں سب کچھ وہاں پ سارے ایس یہ
نہیں نہیں یہاں پر بھی کھاتے ہیں یہاں پہ صرف نان ویج وہ کھاتے ہیں صرف چکن چکن
اچھا ٹھیک ٹھیک آپ وہ بھی نہیں
وہ میں تو
ہیلو پھر کیا سبزی بس
سناو کیونکہ کچھ کچھ لوگ کھاتے ہیں
اب تو پھر موٹی نہیں ہوگی
نہیں میں نہیں
ہاں پھر دیکھوں گی میں کل آپ کے ساتھ ہووں گی بات میں بولوں گی نا ایمن دیدی کو وہ بھی مجھے بولیں گے اس کے ساتھ لیکن اس نے بولا پانچ ٹاسکس ہوتے ہیں
ہاں وہ کہہ رہے تھے لیکن لیکن ہم آٹھ بجے تک ہی کر سکتے ہیں آٹھ بجے سے پہلے آپ کو اگر ٹائم مل جائے تو آپ سمے لے کے نکال کے کر لینا
اچھا ٹھیک ٹھیک آج کیا کیا ہوا آج نکالا
ہاں آج میم نے ل تو بتایاب ابھی لیٹ تھا اور اب سونے کا وقت بھی ہو گیا
کل میں فری ہوتی ہوں چار بجے پانچ بجے سکس ہاں
آپ گھر میں نہیں کام کرتے گھر کا کام نہیں کرتے آپ
ہاں کرتی پ وہاں سے آ کے
ہاں
ا کرتی ہوں تھوڑا تھوڑا لیکن زیاد نہیں ہاں جب میں گھر میں ہوتا تی ہوں میں سارا کچھ کرتی ہوں جب ممی جاتے ہیں نا کہیں پہ
ہوں
تب بھی میں پکاتم خانا و ہاں ایسی بھی کرتی ہوں جب چھٹی ہو گی ج جاڑو وغیرہ صفائی
ہوں
کرتی ہوں میں
میں بھی کرتی ہوں میں بھی کرتی ہوں سارا بس سارا ہی کرتی ہوں
مجھے لگا آپ آن لائن جاب بھی کرتی ہوگی
نہیں نہیں آن لائن وہ میڈم نے ہی بتائی میڈم نے بتائی تھی نا جو پہلے وہی کی تھی میں نے ہاں اس کے علاوہ نہیں کیا میں نے کوئی کام
فرینڈ نے
جی ہاں نہیں میم ہاں انہوں نے بولا تھا ایمن میڈم نے ان کا فون ان سے بات رہتی ہے میری واٹسیپ پہ تو انہوں نے ہی بولا بھی سے کار آ آپ کر لو ک کررے اپنے مل تو ٹھیک ہے
میں نے بولا وہاں بھی فرینڈ جس ہیں کچھ جو کرتی ہیں آپ کے ساتھ ہریانہ کی مطلب
ہمم ابھی ایک اور لڑکی ہے وہ کہہ رہی ہے میرے پاس وقت نہیں ہے
اچھا ا ہاں جو اس نے بولا تو اس نے بولا کہ ایک کو ہینڈرین ہے شاید
ہنڈریڈ ہاں ہنڈریڈ ہاں ایک ہنڈریڈ
آیا اس ہماری جو ہم نے کیا نا ٹاسک شور نہیں تھا نہ وہاں پہ نہ یہاں پہ
لیکن آپ کی آواز آپ کی آواز تھوڑا آئی نا وہ
اس کا نہیں ایشو ہوتا
ہاں ٹھیک اچھا ٹھیک
آپ کے سنڈے والے دن چھٹی ہوتی ہے اس کلکی
ہاں سنڈے اور کبھی کبھی آتے ہیں پرس تھی محرم کی یہاں ہوتا ہے نا وہ شی وغیرہ
اچھا اچھا
ہاں کبھی کبھی آتی ہیں چھٹیاں اب اب م تو شاید ونٹر یہ سمر ویکیشن بھی ہو جائے گی جولائی میں دس دن ہاں
پرجنی میں ہوتی ہے
اور کچھ کرتی ہو گھر میں
گھر میں بس
ہ اچھا ٹھیک مما وغیرہ کیا کرتی ہیں
مما تو کچھ نہیں کرتے ہاؤس وائف ہی ہے گھر میں رہتے ہیں
اچھا ٹھیک بابا نہیں ہیں
نہیں
ہاں وہ مطلب اس کو کچھ ہوا
ہاں بیمار س
ہ کتنا ٹائم ہوا
دو تین سالوں میں
تھوڑا نزدیک رکھو فون
دو تین سال ہو گئے ہی
ہائے کیا کرے اللہ کے ہاتھ میں سب ہیں ہیں نا
ہاں
انسان کے ہاتھ میں ہے محنت لیکن لک بھی ہونا چاہیے
یہ تو ہے
لاک بھی ضروری ہے قسمت بھی مطلب اگر انسان انٹیلیجنٹ ہوگا نا بہت لیکن لک بھی میٹر کرتا ہے
ہاں
اب کو کون کماتا ہے گھر میں؟
ہاں
گھر میں مطلب کون کماتا ہے
وہ آتی ہے نا ینشن وغیرہ آ جاتی ہے
آواز آئی پھر سے
پینسن آ جاتی ہے پینسن
کہ بابا یہ نوکری کرتا تھا
ہاں گورورمنٹ جب ت
اچھا ٹھیک اللہ کے ہاتھ میں سب کوچ جانا ہے لیکن
ٹائم سے نہیں جانا چاہیے نا
ہاں ہاں وہی تو میں نے جو بولا نا آپ کیا کر سکتے ہیں انسان بے بس ہے
ہ ہوں دیک بلانا چاہیے ن کسی کے بچے
ہاں ہاں وہ تو ہے آپ تو بہت چھوٹے ابھی تھے مطلب بھائی بھی
ہاں
وہ بیمار تھا تو اس کو کیا تھا
ہ ہارٹ میں دقت ت ہرٹ میں
ہ ہاں کیا کر سکتے ہیں
ہاں
ہے نا اس میں جب میں نے ابھی کیا نا آپ کو فون
ہاں
اس پر اچھی سے آتی ہیں بات لیکن یہاں کار ہاں کاریا ایپ میں ہاں کاریا ایپ میں نیٹورک کشو ہوتا ہے
آپ سوتے جلدی ہو رات کو
ہ
آپ سوتے کتنے بجے ہو رات کو
گیارہ بجے ساڑھے دس ابھی سو جاؤں گی آپ دس بجے
ہاں ہم جسر جیک ہو جاتے ہیں
آپ کوو آج
سب کو دستت ر پواز
نہیں نہیں ڈسٹرب تو کیا اب کام کچھ کریں گے تو ہی ہے نا کچھ
ہاں کوئی بات نہیں کل کریں گے پھر آٹھ بجے سے پہلے اگر اس نے بولا کہ اس کے ساتھ دو دک ہاں آٹھ بجے تک آپ فری ہوتی ہو پھر
ہاں
چار بجے سے لگ بھگ و ٹھیک ہے پھر ک کتنا ٹائم لگتا ہے دس دس منٹ لگ بھگ آدھا گھنٹہ ہاں
بیس منٹ لگتا
ہاں میں نے بھی بولا نا وہی بیس منٹ لگ جائیں گے نہ بیس منٹ لگ جائیں گے ایک اگر آپ کرو گے مجھ سے ایک میں پھر لگ جائےے تھرٹی منٹس لگ بھگ ہاں تھرٹی ہوگا
چلو ٹھیک ہے
اچا ٹیک